ہلو السلام علیکم آپ ہی
وعلیکم السلام
ج سب خیریت سے ہاں جی ہم ٹھیک ہیں آپ سب خیریت سے
پہ بھی سب خریت سے ہیں اور کیا کر رہے تھے
اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہو رہا بس پیروں میں درد ہو رہا تھا آج یوگا کرا تھا نا صبح صبح
اچھا اچھا ان شاء اللہ بہت اچھی بات ہے یوا تو بہت فائدے مند چیز ہے
ہاں جی ہاں جی جی بالکل اور آپ کرتے ہو یوگا
ہاں جی ہم ریگولر کرتے ہیں ہم ڈیلی جاتے ہیں یوگا کرنے کے لیے ہمارے پاس تو اسٹیڈیم ہے نا وہاں پہ فری کلاسز چلتی ہے تو ہم تو صبح شام دونوں ٹائم جاتے اور ہمیں تو مان لگیے اچھا بہت اچھا لگتا ہے یوا کرنا
جی ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھا دونوں ٹائم جاتے ہو تو اچھا ہے
جی جی ہم دونوں ٹائم جاتے ہمارا کبھی ایسے مس ہو جائے تو بات الگ ہے ورنہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں پھر ایسے کبھی ہوتا ہے ن ایسا من نہیں ہے موسم خراب ہے تبھی ہم چھوڑتے ہیں ورنہ ہم چل ہی جاتے ہیں کیونکہ ہمارا نا فرینڈ سرکل چار فرینس ہیں تو وہ یہ ہے کہ بھی جانا چاہے تو دوسری والی اسے منا لیتی ہے کہ چلو چلو چلو کر کے چلے ہی جات ہیں
ہاں جی ہاں جی وہ یہ نا ایک ساتھ میں دوسرا ہو تو پھر ساتھ میں یوگا کرتے میں من بھی لگا اور پھر صحیح بھی ہو جاتا ہے بولتے بتلاتے رہو یوگا کرتے رہو
ہاں ہاں وہی تو اگر اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارا بھی من نہیں کرتا ہے وہی سب کا ساتھ مل جاتا ہے تو ہم نکل جاتے ہیں
جی جی جی بالکل ویسے نہ یوگا ہے بالکل بہت اچھا علاج ہے یہ یوگا کرنے سے نا ساری بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں
ہاں جی ہاں جی ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ اس سے بیماریاں وغیرہ دور ہو جاتی ہیں اسی لیے ہم نے ہمیں تو ہو گیا ایک سال کرتے کرتے لیکن ہاں تو یہ جیسے آپ کو نا جیسے آتھما وغیرہ کی پروابلم ہے یا پھر ڈائبٹیز ہے یا پھر بی پی وغیرہ اس میں کہتے ہیں بہت فائدے مند ہوتا ہے
جی جی جی میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جیسے پیٹ میں رسولی وغیرہ ہوتی ہے نا تو ان کے لیے ایک یوگا ہوتا ہے بد کون یوگا
اچھا
جی اس سے کرنے سے نا تو رسولی جیسی بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی
ج تو بہت اچھی بات ہے ہم ویسے رسولی ہو گیا یہ پتری والا ہو گیا گیا یہ ویسے یوگا سے ہم نے تو سنا نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں آپریشن وغیرہ سے سے ہی صحیح ہوتا ہے
ن نے اگر ڈیلی کیا جائے نا تو اس سے بہت بہت تارا ملتا ہے سک سکون ملتا ہے کرنے سے ہاں نہیں ہمارے پاس میں ہے برابر میں ایک آنٹی رہتی ہیں ان کے بھی رسولی ج تو انہوں نےیس سے حکیم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دو ہیں یوگا کے وہ ٹپس ہیں تو ان کو کرنے سے نا ان کو بہت نجات ملی ہے ان کے بہت کم ہو گئی ہے مطلب رسولی
جی جی ہ سن ل ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہمیں جیسے ہم نے بھی بہت سنا تھا یوگا کے بارے میں نا ہم تھوڑا آلس کرتے تھے ہم سے نہیں ہوگا تو ہم تھوڑا سا لاپرواہ ہو گئے تھے لیکن پھر کچھ ٹائم نا جب ہم نے جانا شرو کرا تو ہمارا اپنے آپ ہی دلچسپی اس میں بڑھنے لگی اور ہمیں اچھا لگنے لگا ہاں جی اور ابھی دیکھ رہے ہیں نا آپ سارے ایکٹرس وغیرہ بھی یوگا وغیرہ کا ایڈ بھی کر رہے ہیں اور یوگا کو ویڈیوز وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں
ہاں
ت جم چھڑ کے دیکھیے سب یوگا کی طرف بڑھ رہے ہیں
جی جی کہتے ہیں یوگا کرنے سے اس عمر بھی تھم سی جاتی ہے
ہ
ہاں بہت اچھا اچھا ہوتا ہے اس سے ہاں جی ہاں جی اور بیماریاں تو دیکھ کھود دور ہوتی ہیں ہی اور دیس سوریہ نمسکار کرنے سے دیکھو کتنا صبح صبح اچھا ہوتا ہے ہاں جی
نا بالکل اسٹریس فل ہو جاتی ہے مطلب کہ آپ کو مطلب ہلکا فیل ہوتے ہیں لگ جاتا ہے یوگا وغیرہ کرو نا آپ دیکھیے جیسے ہم کرتے ہیں نا ان لوم لوم وغیرہ کرتے ہیں یا پھر کچھ آسن کرتے ہیں تو بعد میں بہت بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے
جی تو آپ کو آرام ہوا ہے جیسے کچھ بیماری
نہیں دیکھیے ہمیں بیماری تو نہیں تھی بس ہم نے اسٹارٹ کر دیا ایسی کھیل کل میں جیسے سمجھ لیجیے کہ بس ایک دوسرے کو دیکھ کہ چلو چلتے چلتے ہیں تو ویسے ہی لیکن ہمیں یہاں اچھا لگتا ہے اگر ہم نہیں جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ آج ہمارا کچھ کام رہ گیا ہے ایسا لگتا ہے
جی جی جی یہ ہے نا اسے اپنا یہ ہے نا آپ خود رابط سے جڑ جاتا ہے اس
جی جی ہاں ج جی ج ہوں ہوں
مسالءلہ اپنے تو بس یہ کیا آپ تو ڈیلی کا کرتے ہو
کرتے اچھا کرتا ہے
ہاں نہیں میں نے تو آج مجھے بول دیا تھا کسی نے کیک میرے نا پیروں میں بہت جوو درد ہو رہا تھا تھا تو کہنے لگے کہ یوگا کرو اور صبح صبح اٹھی اٹھنے کے بعد میں چھت پہ گئی وہاں پہ پہ جا کے تھوڑا سا یوگا کرا تھا تو لیکن آرام تو ملا لیکن بعد میں پھر وہ پریشانی تھوڑی سی بڑھ گئی اور میں نے پوچھا ان سے کہ میں نے کہا کہ ہاں جی میں نے کہا کہ میں نے ایسے کیا تھا تو میرے زیاد ہو گیا تو وہ کہنے لگے آپ نے نہا زیادہ کر لیا ہوگا
ہاں یا تو زیادہ کر لو یا پھر اسٹارٹنگ مجے بالکل بھی نہیں کرتا ہے نا وہ تھوڑا بھی کرتا ہے نا پہلے میں نے جب شروع کیا تھا تو ہم وہ جو سر ایک سر ہے وہاں پہ تو وہ نا پہلے رننگ کراتے ہیں دوڑاتے ہیں اب مجھے ہمیں اتنی عادت نہیں میری جو تاگو میں درد ہو جاتا تھا بھائی بن اتنا ہو جاتا تھا بہت پریشان ہو جاتی ہیں لیکن جب لگاتار کرنے لگے انہوں نے کہ روکنا مت اگر آپ آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو پھر تکلیف بڑھ جائے گی اس لیے آپ لگاتار آتے رہو گے تو آپ کو آرام ہو جائے گا تو پھر میں نے رکھا تو پھر ہاں اب نہیں ہوتا پہلے ہماروں کو بہت ہم جیسے آپ بتا رہے ہیں نا ہم ہم اتنا تھک جاتا تھے بہت زیادہ
ہاں وہ آد اتنی ہوئی ہوگی نا جب
ہاں ہاں
تو مجھ سے بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کیا کرو ڈیلی کیا کرو تو آپ کو بھی یہ ہے نا عادت بن جائے گی اور آرام بھی ملے گا ہاں یہ سکون ملے گا پھر یہ
ہاں جی ہاں جی اور ایک اور سب سے بف پٹییا تو میرے کو کچھ خرچ نہیں کرنا ہے نا ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں بھیا کوئی مشین لانی ہے یا کچ کچھ کرنا ہے اپنے گھر بیٹھ بس ایک میٹ ڈالو اور اسٹارٹ کر دو اپنا جب یہ بھی نہیں ہے صبح شام ہی کرو جب آپ بدل کریا تب کر سکتی ہو
جی جی بالکل صحی فرما رہے ہو آپ جی
وہ ہوتی ہے کسرت کسرت کا نیم ہوتا ہے کہ اس ٹائم کرو ایسے کرو یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا ہے نا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ کا دل کرے
کر لو ہاں یہ سب سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اپنا جب من کرے جب کر لو
جی جی وہی ہے اور آپ کے گھر میں اور بھی لوگ کرتے ہوں گے
ہاں اس کے ابو ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں پر میں نہیں کرتی تھی اس کے ابو تو لگاتار کرتے ہیں وہ تو کہتے بھی ہیں مجھ سے کہ کر لوگ کر لو ج پھر میں ان کو بس ہنسی م میںٹال دیتی ت نہیں آپ ہی کرو
تو کیسے ہی رہتا ہے نا ہم لوگوں کو اپنے گاؤں میں دکھائی دیتا ہیں ے ہم اتنا کریں گے تو ہم کچن کا کچھ پکایائیں گے یا کچھ کرائیں گے
جی بالکل جی ویسے تو اس سنے نا یوگا نے دب دب ا بیٹھا رکھا اپنا پورا
جی جی بالکل اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے جو کر رہے ہیں سے پوچھو تو ریزل بھی باتے بہت اچھا اچھا ہے بالوں کے لیے آنکھوں کے لیے بھی بتاتے ہیں وگا بہت اچھا ہے
اچھا ہاں نہیں آپ کہہ رہے ہو تو میں بھی دیکھتی ہوں میں ا بھی نا ڈیلی ہی کیا کروں گی
ہاں تھوڑا تھوڑا کریے دس منٹ کریے بس زیادہ مت کریے دس دس منٹ میں کریں گے تو بھی وہ یاد آتا ہے میں آ جائے گا
جی جی اور آپ کی سس وام میں ٹھیک ہیں
ہاں ہاں سب بڑھیا ہے ہم اور ہمارے بیٹے بس یوگا وغیرہ تو میں اور میرا بیٹا ہی کرتا ہے باقی کوئی نہیں کرتا ہاں جی ہم دونوں ہی ج بس کرتے ہیں ہمارے جو سوہرے ہیں وہ کو تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے آپ ہی کرو ہوں ہوں
ہاں وہ جاتے ہوں گے نا جی صحیح ہے بائی ان کو کام بی بی جان بھی ہے ہاں یوگا کرنے کے لیے دیکھو یہ کہ بھائی کام ٹائم تو چاہیے
ٹائم تو چاہیے تھا چیے بئی تو
جی اور اور کیا کیا کرتے ہو آپ یوگا میں
یوگا میں میں پہلے تو نارمل نارمل کرتی ہوں سب بٹر فلائی ہو گیا انولوملوم ہو گیا اور یہ اچ کیا بولتاال کال بتی یہ سب سب جو چھوٹی چوٹی ہوتی ہے نا ان سے اسٹارٹ کرتی ہوں پہے میں اور مجھے دو تین آسن بہت اچھے لگتے پرشاسن ہو گیا منڈاشن ہو گیا یہ کرتی ہوں زیاد تر تو مجھے یہ پسند ہے ہ منڈو کاشم جو ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں بہت فائدے مند ہوتا ہے
ہاں ویسے تو دیکھو آج کل یہ ہے فون چلا کے رکھ لو آگے اس میں دیکھتے رہو کیا کیسے کرنا ہے فون سے بھی بہت ساتھ مل جاتی ہے تو اس میں یہ ہے ویسے حکیم کے پاس جا کے پچھ لو تو وہ بھی بتا دیتے ہیں جیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں
ہ ہاں نہیں یگا کا تو رام دی جو ہیں انہوں نے اتنا سارا وہ ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں سلوا شیٹی ایکٹرس اس کے آتے ہیں ان کا دیکھ لو ہ تو بہت ہے اور اگر آپ یہ اس پہ گوگل پہ بھی ڈال دو نا بیماری سے ریلیٹڈ یوگا جو بھی بیماری ہے تو بہت ساری بتا دیتے ہیں ہ آج کل جو انٹرنیٹ ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے
جی بالکل بالکل ہاں ہاں نہیں میں بھی ار صبح صبح آپ نے وہ بولا تو آپ سیکھے اس سے بھی میں بھی میرے سوہر تو کہتے رہتے تھے کہ کرو کرو لیکن میں ان کی بات ہی نہیں مانتی م کہ نہیں آپ ہی کرو لیکن آپ کہہ رہے ہو تو میں بھی ر آج کل سے پھر دوبارہ کروں گی نہیں تو میں سوچ رہی تھی نہیں آج کرنے سے پیروں میں درد ہو گیا کل کروں گی پھر ہو جائے گا ہاں تو ا نہیں آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے فائدے بہت ایں تو میں بھی اسے نا ضرور
نہیں یوگا بہت فائدے مند ہے یوگا صحت کے لیے بھی اچا اچھا ہے اور اپنی پھرتی سھرتی بھی رہتی ہے شریر میں جیسے آالت بن جاتا س ن وہ بھی نہیں ہوتا ہے پھر ہ اور آپ کو بھوک بھی اچھی لگے گی اگر آپ وگا کرو گے تو آپ کی کھان پان بھی اچھا ہو جاتا آپ نے آی
اچھا اچھا ہاں۔۔ نہیں کروں گی میں بھی۔۔
چلیے میں آپ کو لنک بھیجوں وہ بھیج۔۔ ج گی آپ کو میسج کروں گی آ بھی میرے سات چلا کر میں۔۔
جی جی جی بالکل ٹھیک ہے جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا جی خ اللہ حافظ۔